السلام علیکم بھائی جان السلام و علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان
سے کیسے ہو سب خیریت
مجھے آپ کی آواز تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے
آواز تھوڑی آ رہی ہے ایک منٹ روکو آواز ٹھیک نہیں آ رہی
آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی بہت سلو آ رہی ہے
اب آرہی ہے ٹھیک ہیلو آواج آ رہی ہے کیا
ہاں آ تھوڑی ن والیوم چینج ہوا آپ کا
اور بتاؤ سب خیریت ہے نہ گھر پہ سب
سب خیریت بھائی جان آپ فرمائیے
کچھ نہیں بس ٹھیک بڑھیا ہیں سب خدا کا مہر ہے بس
جی بھائی جان خدا کا مہرتو ہونا چاہیے ہر ویکتی پر
جناب یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کریں گے جو کہ لگ بھگ ہر انسان کی مطلب زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے جیسے کہ سوشل میڈیا ٹھیک ہے بھائی جان
جی جی بالکل بھائی جان بالکل
کیونکہ نا آج کل لوگ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں
آج آپ نے دھا ہو س اٹھتے ہی لوگ فون پہ پہلے فون اٹھاتے ہیں سیدھا اپنا پھر انسٹاگرام فیس بک ٹیب
بالکل بالکل بالکل
اور واٹ سپ چلاتے رہتے ہیں ان میں بس تو انی سی لگاؤ ہے یعنی کہ کوئی پراکرتک چیزیں نہیں جو صبح گھومیں وایو لے
بالکل جنا بالکل لے لیکن لیکن ایک سوال ہمیشہ پوچھا جاتا جناب کہ کیا سوشل میڈیا اچھا ہے یا برا
سوشل میڈیا آج کل چاہیں تو اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے اگر ادھ سے زیادہ کریں اپیوگ تو برا ہے ا نہیں کریں تو اچھا بھی ہے
کہنے کا مطلب سب کچھ استعمال پر نربھر کرتا ہے نا
جی جی بھائی جان بالکل
تو بھائی جان نے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے سوشل میڈیا ہے کیا یہ مطلب کیا کیسے کہتے ہیں سوشل میڈیا کیا مطلب بول سکتے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں
سوشل میڈیا بھائی جان یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے آن لائن پلیٹ فارم ہے جو کہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور جانکاری ساھا کرتے ہیں ویڈیو دیکھ یہ اپنے وچار وکت کرتے ہیں
جیس جیسے کہ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں انسٹاگرام فیس بک یوٹیو یہی بول رہے ہیں نا آپ
ہاں ہاں یہی ہے بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے
چلو ٹھیک ہے جناب تو پھر اس کے بہت سارے فائدے بھی ہوں گے پھر
جی جی کیوں نہیں بہت سارے فائدے ہیں ایسے ایسے بہت سارے فائدے ہیں کیوں نہیں ہے
جیسے کہ
سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور آب آپ دور بیٹھے ہیں تو رشتے اور دوست تو آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں
ایشاء اللہ بالکل بڑھیا آپ نے فرمایا ہے لیکن اس کا یہ بھی تو ہے نا کہ اس سے سوشل میڈیا سے پڑھائی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ علم اور معلومات ہوتی ہے کیونکہ لاکھوں ہاں آ آج کل لاکھوں ایجوکیشن ویڈیو ہیں آن لائن کورس ہیں اور جانکاری مفت میں ملتی ہے موبائل سے پھر آپ نے دیکھا ہوگا
جی جی بالکل بھائی جان بالکل اور میں بھائی جان
ہاں
بس روزگار کے موقع بھی ایسے ملتے ہیں آج کل بہت لوگ سوشل میڈیا وسے کمائی کر رہے ہیں جیسے کہ ہممی دیکھ لو بھائی جان ادہارن کے طور پر
ہوں بڑھیا بڑھیا ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے کیونکہ یہ
کرکٹسن ڈیجیٹل مارکنگ پرنسلنگ اور فیائنسنگ اور آن لائن بزنس کے نئے دستاویز کھل جاتے نہیں نہیں
جی جی اور اس میں یہ بھی تو ہے نا جو نا بھائی جان کیونکہ اگر سماجی مسئلے پر لوگوں کو جاگرک کرنا چاہتے ہیں مطلب آوارڈ آواز اٹھانے کا منچی پردان کرتا ہے جیسے آپ نے دیکھ ہوا کہ سوشل میڈیا جی سوشل میڈیا ایک طاقتور پلیٹ فارم ہے یہاں آپ کی بات لاکھوں تک لوگوں تک پہنچ سکتی ہے جے جیسے ہی کہ آپ نے دیکھا انفلوئنس ہوتے ہیں یوٹیوبرس ہوتے ہیں وہ اپنے مطلب ویڈیو بنا کے اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں
سوشل میڈیا کے نقصان بھی تو ہو سکتے ہیں نا
ارے جناب جیسے کہ آپ نے سنا ہوا کہ ہر چیز کے فائدے بھی اور نقصان بھی ہوتے ہیں جیسے ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں نقصان تو ہر ایک چیز میں ہونے والی ہے اور دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے نقصان ہیں سب کے بارے میں بات نہیں کر سکتے جتنا مطلب بولیں جتنا کم ہے لیکن اس کے کچھ کچھ نقصانوں کے بارے میں بات کریں نا تو اس میں وقت کا ضائع بہت ہوتا ہے جناب جیسے کہ یہ یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ وقت کی برباد دی لوگ گھنٹوں ویڈیو اسکرال کرتے رہتے ہیں اور پتا ہی نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا یہ سب سے بڑی پریشانی ہے
جی جی پڑھائی اور کام اور اثر بھی پڑتا ہے نا بھائی جان
ہوں بالکل بالکل ا کئی
پڑھائی کے دوران بار بار موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے اور
بالکل بالکل ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے بالکل بڑھیا بات کہی ہے آپ نے
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے فیک نیوز زیادہ چل رہی ہے سوشل سوشل مڈیا پر آج کل جو بھی خبریں بہت پھیلتی رہتی ہیں کہیں وہ ہو گیا یہ ہو گیا ہر جانکاری آنکھ بند کرکے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بھیا ویسے
بل بالکل بل ان شاء اللہ بالکل بڑھیا بات فرمائی آپ نے بالکل واجب بات کری ہے لیکن اس سے ذہنی تناو بھی بڑھتا ہے جناب جیسے کہ کچھ لوگ دوسروں کی زندگی لے کر خود کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں اور لگاتار تلنا کرنے سے تناؤ اور مایوسی بڑھ سکتی ہے پریشر بھڑ سکتا ہے سکتا ہے مینٹیوٹی بڑھ سکتی ہے چھڑ چھڑا پن بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے نا اس سے ایک ایک مجھے اور آ رہا ہے اس سے کیا ہے پرائیویسی کا خطرہ بھی رہتا ہے سوشل میڈیا سے کیونکہ سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر آج کل نجی جانکاری ساجھا کرنا بالکل سیف نہیں ہے اس سرکشت نہیں ہے نا کیونکہ اپنی نجی جانکاری سوچ سمجھ کے ہی ساجھا کرنی چاہیے جیسے آج کل دکھاوا اپنے فراڈ وغیرہ چل رہا ہے موبائل کے اور سے لنک کے مادھیم سے
شوشل میڈیا اچھا ہے یا برا ہے
جناب اس کا فیصلہ تو کیا ہی کریں ہم لیکن فیصلہ بہت آسان ہے میرے حساب سے شوشل میڈیا ایک اوزار ہے
جیسے کہ میں بولنا چاہوں گا کہ اگر اس کا تمارے علم سیکھنے اور ترقی کے لیے کیا جائے تو بہت ہی فائدے مند ہے لیکن لیکن اگر اس کا استعمال گر برباد برباد کرنے کے لیے ہو تو یہ نقصان دایک بھی ہو سکتا تا نا یہ بولنا چاہ رہے ہو
بہت بڑھیا بہت بڑھیا انشاء اللہ بالکل آپ نے تو میرے من کی بات جان لی کیا ہی بولے آپ سے آپ تو بڑی پیاری پیاری بات کرتی خدا آپ م کو جنت نصیب کرے تو جناب آپ نے اس کے آپ سے بات کر کے وسا اچھا لگ رہا ہے آپ نے شوشل میڈیا کیا ہے اس کے بارے میں بات کری اور سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصان کے بارے میں بات کری تو بھائی جان میں اپنی ایک پرسنل زبان سوال سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ان سب میں فائدوں میں اور ان سب نقصان کسانوں میں آپ کو سب سے اچھا فائدہ اور سب سے نقصان بڑھیا نقصان مطلب یہ ہونا نہیں چاہیے وہ کون سا لگا آپ کو
ایسے بھائی جان میں فائدے کی بات کروں تو آج کے زمانے میں ہم لوگ وہ ہیں کئی سارے اسٹوڈینٹ جو کہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں شوشل میڈیا کا صحیح اپیوگ کر رہے ہیں مطلب کھنے کا مطلب یہ ہے کہ سدپیوگ کر رہے ہیں وہ کام اور یہ سمے بھی ورت نہیں کر رہے ہیں
جی جی
اور نقصان بھائی جان یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کہیں پہ بیٹھ کے اور ریل اسکرول کرتے رہے
انشاء اللہ بالکل بڑیا آپ بالکل بڑیا بات بتائی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے مجھے
مطلب یہ بکت برد برباد کرنا ہے اور اپنی آنکھ ہے آنکھ آنکھ سمجھو اور یہ ان کو بھی ختم کر رہے ہیں مطلب کہنے کا مطلب یہے بھائی جان
جناب جناب میرے میرے بھی ماننا یہی ہے کہ وقت کا جائے اس میں بہت ہوتا ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے کیونکہ لوگ گھنٹوں میں ویڈیو اسکرل کرتے رہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا اور فائدوں کی بات کریں نا اس میں سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ روزگار کے موقعے بھی دیتا ہے یہ کہ جیسے کہ ہم فی الحال میں بات کر رہے ہیں نا تو یہ روزگار کا بھی افثر تو آپ انفلوئنس بنو یوٹیوبر بنو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھھی لو تو آپ کو پیسے بھی کما سکتا ہے آپ کو آگے بڑھنے کا بھی موقع دے سکتا ہے
ہاں وہی
تو جناب یہ بتاؤ آخر میں میں یہی پوچھنا چاہوں گا اس کے بارے میں مجھے یاد بات بھی یاد آتی ہے کہ آج ہم نے جانا ہے کہ سوشل میڈیا کی فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال سمجھداری اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے جی جناب سے صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں میں
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور اس کے بارے میں یہ ایک لائن یاد آتی ہے ہمیشہ کہ سوشل میڈیا ایک نوکر کی طرح اچھا ہے لیکن مالک بن جائے تو نقصان دایک بھی ہو سکتا ہے نا جناب
جی بالکل
ویسے آپ پیاری پیاری بات کر رہے ہیں جناب آپ سے بالکل بچ
آپ کتنا یوز کرتے ہیں آپ صحیح اپیوگ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں آپ بتائیں گے
جناب کیا ہے ہم بھی ہم بھی تو انسان ہیں نا ایسا کیا کریں نا بہت کنٹرول کرتے ہیں لیکن پھر بھی زیادہ یوج ہو جاتا ہے سمے کی بربادی پھر بھی ہو جاتی ہے یہ ہر ہر قدم کو پھوک پھوک کے رکھ رہے ہیں لیکن کیا کرے جناب سمئے ہی ویسا ہے
آپ کو بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے نا آپ اس پر مے تھوڑا امن کرنا آپ بیٹھ کے کہیں ایک ات بار
بالکل ہم ٹرائی لگاتار کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو جاگروک بھی کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں ہے کہ ہم گنٹ ٹو موبائل چالتتے
توکہنے کا مط مطلب یہ ہے بھائی جان پہلے اپنے آپ کو جاگروک کرو پھر ایک دوسرے کو جگ رک رک کرو
وہ وہ تو ہے وہ تو خدا کا خدا کی مہر ہے کہ اب تک اس سے باقی یہ فالتووں میںو نہیں ہوتا ہے انوالو نہیں ہو پائے اھی تک
جاگروک ہوں گے تو سامنے والے سے بھی بول سکیں گے اور وہ بھی آپ کی بات سن سکے گا صحیح سے
جی جی جی بھائی جان آپ نے بالکل اچھی طریقے سے سمجھایا آپ سے بات کر کے اچھا لگا آپ تو پیاری پیاری بات کر دے ہیں کیا ہی بتائییں آپ جناب
جی بھائی جان پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں
خدا حافظ شکریہ جناب شکریہ
خدا حافظ بھائی جان خدا حافظ شکریہ شکریہ